ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بت سنائیے سب خیریت
جی سب قیریت تم سنائیے
الحمد اللہ میں ہم سب ٹھیک ہیں یہاں پر
جی جی جی آج صبح میں ایکسرسائز کر رہا تھا کر رہیھی جی اس لیے سوچا فٹنیس اور ایکسرسائز کے بارے میں بات کروں آپ سے
یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ فٹنیس کے بارے میں اب ایکسرسائز کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں روز صبح چار بجے نکلتی ہوں
اچھا اچھا
جی ہاں وہ صبح چار بجے اپنی واک پہ جاتی ہوں چھ بجے تک آتی ہوں دو گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے ہماری
ویسے آپ کون کون سے ہاں جی بولیے بولیے
بغل میں پارک ہے وہاں پہ جاتے ہیں ڈیلی واک کرتی ہوں وہاں پہ ایک جھولا ہے ایک ہاتھ کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بھی کر کے تی ہم لوگ بہت ساری کرتے ہیں جی ہاں
بہت بہت بڑھیا میں بھی دوڑ لگانے لگ لگانے لگی ہوں بعد میں پین آ سٹ اس کرتی ہوں
جی یہ ہاں یہ ایکا ہماری صحت کے لیے بہت اچھی رہتی جیا
ویسے ایکسرسائز کرنے ویسے ایکسرسائز کرنے سے شریر میں طاقت اور پھرتی آتی ہے نا
ہاں اس سے طاقت پھرتی بھی آتی ہے آلس بھی ہٹ جاتا ہے اس سے تو بہت اچھا اچھا لگتا ہے اس سے شریر مطلب ہلکا اور اچھا لگتا ہے
اچھا اچھا کیا تم ڈیلی ایکسرسائز کرتی ہو
جی ہاں میں ڈیلی ایکسرسائز کرتی ہوں روز صبح جاتی ہوں چار بجے اپنا صبح صبح جانا پھر پارک میں ایکسرسائز کرنا پھر گھر آ کے ایک یوگا ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہوں میں تو مطلب ایکسرسائز سے جڑی ہر ساری چیزیں کرتی ہوں
یہ تو بہت اچھی بات ہے
تو اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہوں اس کے بارے میں
ہ ہاں بالکل بچوں کے ساتھ رہ کے بھی ہماری تھوڑی بہت ایکسرسائز ہو جاتی ہے ویسے ہمارے کھیل شھک بھی روز ویایام کرنے کی سلاح دیتے ہیں ہم کو
جی ہاں اس سے کیا ہماری فٹنس بھی بنی رہتی ہے اور سواستھ بھی اچ اچھا رہتا ہے ہماری ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں اس سے
ہاں شریر میں آلس بھی نہیں آتا اس سے
ہاں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کرتے رہو بہت اچھا رہتا ہے
مجھے دوڑ لگانا بہت اچھا لگتا ہے اس سے پورے شریر کی اچھی کثرت ہو جاتی ہے
جی ہاں اس سے پوری شریر آپ نے بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ اس سے نا ہماری شریر کی پورتی بھی رہتی ہے ہماری ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں اور جو ہمارے مطلب ہمارے شریر کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا وہ دوڑ لگانے سے ملتا ہے آپ صبح اگر آپ دوڑ لگانے جاتی ہیں تو ایک شدھ ہوا صبح کی شدھ ہوا ملتی ہے جو ہمارے شریر کے لیے بہت اچھی رہتی ہے
ہاں جی کبھی کبھی کبھی کبھی یوگا کرنے سے من شانت رہتا ہے اور شریر لچیلا ہوتا ہے نہیں تو کبھی یوگا مت کرو سویے سویے شریر عجیب سا ہوجاتا ہے کچھ کام کرنے کا من ہی نہیں رہتا ہے آلس ہی آلس آتا رہتا ہے جب دیکھو جب
جی ہاں آپ مطلب جیسے آپ یوگا نہ کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو کیا ہے کہ آپ کے شریر میں ایک تو آلس تو رہے گا ہی نیند بھی آتی رہے گی کیوں لیٹ جگنے سے نا پھر وہی روٹین رہتا ہے آپ کا تو صبح جلدی جگنا ہاں صبح جلدی اٹھ نا اور سب ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہاں ایکسرسائز کے ساتھ اچھا کھان پینا بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے شریر کے لیے
ہاں اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کرتے کرتے ہماری گ شریر تھک جاتا ہے ہمارے اندر کی جو شریر ہوتے ہیں نا انگ جو تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے تو اسے بھی ایک پوشن دینے کے لیے تو کھانا صحیح کھان پین بھی ضروری ہوتا ہے کہ شریر کو کیا ضرورت ہے تو وہ کھان پین بھی ضروری ہے ان کے لیے
ہاں کیونکہ خالی ویایام کرنے سے کام نہیں چلتا ہمیں پوشٹک بوجن کی آوشکتا ہوتی ہے جنک فوڈ کم کھانا چاہیے صحیح پھل سبزی یا دودھ سوستھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں
جی ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم نے یہ صحیح کہا یہ صبح اٹھ کے اور آپ ایک گرم پانی بھی پیو وہ بھی ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ایک گلاس صبح گنگنا پانی شہد ڈال کے وہ اگر وہ پی کے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو آپ کو اور آرام ملے گا اس کے لیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایکسرسائز کے بار شریر کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ہم اب ا کبھی ہم دوڑ لگانے جاتے ہیں تو ہمیں راستے میں لگ جاتی ہے تو ہمیں میں تو بھائی اپنے ساتھ بوتل ہمیشہ رکھتی ہوں کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے
آ ہمارے شریر کو نا سب سے زیادہ ماترا پانی کی ضرورت ہوتی ہے جتنا ہو سکے اتنا آپ پانی پیو پانی بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں جی ہاں جی پا ہاں
جی
کچھ لوگ تو ایکسرسائز کے لیے فٹنیس کے لیے مطلب کہ جم بھی جاتے ہیں ان میں تو اتنا شوق ہوتا ہے ایکسرسائز کا
ہاں جو جم جاتے ہیں نا تو کیونکہ انہیں پوری ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے انہیں ہاتھ کی پیر کی سب کی تو جم میں کی ایک ساری مشینیں رکھی ہوتی ہیں آپ جیسے چاہو ویسے ایک ہی جگہ پے ساری ایکسرسائز کرتا ہے سب
ارے کیا
جی
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور ایک گھر گھر پر بھی ہماری اچھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے ویسے ہم گھر میں بہت سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے ایکسرسائز میں ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارے اچھے سپائ ہوتی ہے جیسے کہ بار بار پیم میں کچھ کھڑا ہونا ہے بیٹ نہ اس سے بھی ہماری فائدی ہو جاتی ہے
جی ہاں ہم عورتوں کے لیے گھر میں بھی ایک ایکسرسائز ہے مطلب ہمیں روٹی بنانا ہاتوں کی ایکسرسائز جھاڑو لگانا ہمارے شریر کی ایکسرسائز ہمارے گھر میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں ل عورتیں کیا کرتی ہیں اگر صبح سے شام تک کام کرتی ہیں کام کر کرتی کیا ان کا شریر چلتا رہتا ہے تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے
ہاں جی ہاں جی کیا ایک تم نے کبھی ایکسرسائز میں ایکسرسائز کر تے سمے آلس آیا ہے کیا
جی نہیں کبھی نہیں کیونکہ میرا تو ایکسرسائز کیا یہ کہ ٹائمنگ ہے میں نے ٹائم رکھا ہے کہ اتنے بجے سے مجھے اتنے بجے تک کرنا ہی کرنا ہے تو اب پہلے تو شروع شروع میں تو آلس آتا تھا من نہیں کرتا تھا سو جاتے کہ لیکن اب جیسے بھی وہ چلتا آ رہا ہے نا تو اپنے آپ آنکھ کھل جاتی ہے اپنے آپ چلنے لگتے ہیں اب آلس دور ہو گیا ہے اور شریر میں پہلے سے زیادہ پورتی آ گئی ہے تو میں ہمیشہ کرتی ہوں صبح شام دونوں ٹائم کرتی ہوں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا ایکسرسائز اب میں نے اسٹارٹنگ کی تھی تو مجھے کچھ دن پندرہ دن کے سمتنگ آلس آیا تھا پھر ہو گیا دھیرے دھیرے نمت روپ سے کرتی ہوں تو میں لیے تو یہ ج
جی ہاں جس دن ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں نا اس دن ہمیں آلس آتا ہے اس دن ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھاری بھاری سا رہ گیا ہے کچھ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے تو
ہاں جی
کہتا ہے ایک دن نہیں کرو تو
ہمم مجھے تو اچھا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے ایکسرسائز کرتے ٹائم میں تو بھائی گانے بھی سنتی ہو سنگیت میں سنتی ہوں اس سے اچھا رہتا ہے مائنڈ زیادہ فریش ہوتا ہے
ہاں ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہیں جاتا نا گانا سنتے ہیں اپنے کان میں لگا لو تو گانا سن لو ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہیں جاتا بس اپنی ایکسرسائز کرتے رہو اور روٹین بناتے رہو
ہاں جی بالکل صحیح کہا جب شریر سوستھ رہتا ہے تو من بہت خوش ہوتا ہے
جی وہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایکسرسائز تو ہمارے شریر کا ہی ایک مطلب جیسے بھی ہمارے جب روزانہ یہ کام ہوتے ہیں نا کہ جیسے کہ ہمیں کھانا بنا پکانا ہے جھاڑو لگانا ہے پوچھا لگانا ہے کپڑے دھونا ہے اسی اسطرح سے ایکسرسائز کو بھی ہمیں ایک کام سمجھنا چاہیے کیا ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس سے ہمارا شریر بھی بہتر رہتا ہے
صحیح کہا آپ نے ویسے آپ اکیلے جاتے ہو یا کسی کے ساتھ جاتے ہو
جی نہیں میں تو کوئی جائیں یا نہ جائیں میں کسی کے بھروسے نہیں رہتی لیکن مجھے ضرور جانا ہوتا تو میں پھر ضرور جاتی ہوں
اچھا صحیح ہے یہ تو پھر اچھی بات ہے
جی ہاں
اور سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے بس اب اب ہم جائیں گے اب تھوڑا ایکسرسائز کر کے آتی ہوں
جی بالکل جائیے اور آپ کے گھر میں کیا بنایا ہے آج
جی ابھی تو کچھ نہیں بنایا بس ایکسرسائز کر کے مطلب ابھی ایک واک کر کے آؤں گی واک کرنے کے بعد پھر کچھ کھانا بناؤ گی
اچھا اچھا اور آپ کے گھر میں سب خیلیت
جی آپ سے نا بات کر کے ایکسرسائز کے بارے میں اور جانکاری لے کے ہمیں پتا چلا کہ چلو ہمیں ہی اچھا لگتا ہے ایکسرسائز کرنا کہ کسی اور کو کو بھی آپ کو بھی اچھا لگتا تو اس کو بہتر لگا آپ سے بات کر کے شکریہ
جی شکریہ خدا حافظ
خدا حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ